حمۃ ورکاتہ جی کیا حال ٹھیک ہے آپ اچھے سے ہ جی بس شکر اللہ کا گھر پہ بھی ٹھیک ہو گئے ج ج گ جی بڑھیا بڑھیا چائے آپ نے پی جی جی آپ نے چائے بھی جی چائے تو ہم نے ابھی پ ابھی جس کچھ کچھ دیر پہلے ہم نے چائے چائے نوشت فروائی تو آپ مجھے یہ بتائیے تو کیا کیا چل رہا ہے آ کی زندگی میں
بس بڑھیا چل رہا ہے
جی جی آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے جی بس کر رہ ہیں پرچی پرچی کی تیاری کر رہے ہیں اور کیا چل ہی سکتے
اسی جی جی بالکل بالکل بالکل تو جو مجھے بولنا تھا اس بات سے مجھے یاد آیا وقت جو ہے وقت انسان کی سب سے قیمتی دولت ہے
بے شک یہ تو بڑی بڑی بڑی بہت بڑھیا بات کی آپ نے
وہ جو وقت گزر
گزر جائے جی جی وہ دوبارہ نہیں جی بے شک یہ تو آپ تو بڑی ہی بڑی سونے جیسی بات ہے
جی جی جی سونا جیسا سونا سونا ہیرا ہرے جیسے باتیں ہیں
کریں جی
وقت ضاائع کرنے کی عام وجوہات جیسے سوشل میڈیا کا ضرورت سے زیادہ استعمال یا سستی استعمال ہوتا ہے یہ
ہاں تو سست ہو جاتے ہیں لوگ استعمال کر کے آج کل کی جب نوجوان نسل بھی دیکھ رہے ہیں
بالکل جی جی جی جو کامیا جو کامیاب لوگ ہیں
جی اپنے وقت جی جی منصوبہ بندی کرتے جی وقت کی پابندی رکھ ان کے پتا ہے ہمیں اپنا وقت کن چیز میں دینا ہے کن چیز میں نہیں دینا ہے جی بتائیے بتائیے جی بہت بڑھیا بات ہے آپ نے بہت موزو اٹھایا وقت کے صحیح استعمال سے تعلیم کاروبار اور ذی زندگی میں جی جی جی مل جی بہت بڑھیا بات کہہ رہے ہیں آپ نے تو بہت ہمارے فائدے کی بات کہی ہوانا جی جی ٹم ٹیبل جی بنانے کی اہمیت جی ہونی چاہے جی ہاں اپنا وقت کا استعمال کرنا ہے تو اپنے وقت کو جو اپنے وقت کو ہم اچھے سے تقسیم کر کے ہمیں ہر چیز کو اپنا وقت دینا چاہیے جو جو بھی چیز مگر صحیح ہوگی غلط چیزوں میں وقت دیں گے تو وقت ضائع اور ہم برباد ہی ہو سکتے
جی بالکل بالکل وقت کی پابندی سے دوسروں پر اچھا اثر پڑتا ہے
ہے کیونکہ ہر چیز جو بھی اچھی چیز ہے وہ اپنے دوسری چیز دوسرے جو اس کے ساتھی ہے اس پہ اثر ڈال ہی دیتے ہے کیونکہ اچھی چیزوں کا یہ فائدہ ہے کہ کہ وہ اثرات ان میں ہوتے ہیں اور انہیں اثرات کی وجہ سے دوسرے ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں
اور نوجوانوں کو بچپن سے وقت کی قدر سکھانی چاہیے
جی یہ تو آپ نے بہت ہی بہت ہی اہم بات کہ کہ جو بچے ہیں اور گئے ہیں انہیں اگر ہم وقت کی قدر د تو وہ جو اپنے ان کے پاس جو قیمتی وقت ہے تو ان کا بہت ہی ایسا کم ان کا وہ حصہ ہوگا جو ان کا ضائع ہوا ہوگا ورنہ جو ان کا اچھا والا حصہ ہوگا وہ زیادہ تر اچھے اور سیدھے راستے پہ لگا ہوگا جس کی وجہ سے ہماری نسل بھی کامیاب اور انسانیت بھی بڑھے گی
جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل میرے میں سفر کی سفر کی باتیں سوچ رہا تھا میرے نزدیک سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں نہیں بلکہ نئی چیزیں سیکھنے مختلف لوگوں سے ملنے اور دنیا کو قریب سے سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے جی جی
اگر سفر ایک دوسرے سے دوسری جگہ جانے کا ہی نام ہوتا تو پھر لوگ ایسی جگہ سفر فرکتے جہاں انہیں کچھ کام ہوتا جہاں انہیں کچھ ایسا فائدہ ملتا پر زیادہ تر لوگ وہاں سفر کر کرتے ہیں جہاں پر اچھی سی سہولیات موجود نہ ہو کیونکہ اسی وقت ہمیں ان سہولیات کا فائدہ ان سہولیات کے ہونے کی اہمیت اور زیادہ تر جہاں ہم جاتے ت ہیں وہاں کا جو ماحول ہے اس میں خود کون پنپنے کی طاقت ہم پاتے ہیں شر گاؤں جی باہر نکلتے ہیں
تو ہمیں مختلف ثقافتیں زبانیں کھانے اور رہن سہن دیکھنے کا موقع
جی جی صحیح بول رہے ہیں آپ جی بہت ساری قسمیں ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے جی جی جی جی جی ہاں بہت بڑھیا بہت بڑھ جاتا ہے نظریات انسان کا سفر سے بہت بڑھ جاتا ہے اسی لیے آپ جو بڑے لوگ ہیں جو جن کی مطلب نظر دور تک جاتی ہے تو وہ آپ کو بہت ہم دیکھیں گے وہ ہمیں بتائیں گے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ سفر کیا کرو کیونکہ دنیا میں بہت ہی کم ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اتنی جو ہم اتنی انط علم اور اتنا ہم زندگی میں سھ کھاتی ہے جو سفر سکھاتا ہے
میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ سفر انسان کو صبر برداشت اور خود اعتمادی سکھاتا ہے اگر راستے میں کوئی
بڑیا بات
مشکل پیش آئے تو اسی سے حل کرنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے
ج یہ تو آپ نے ان سب سب سے بڑھیا بات کیونکہ اگر ہم زندگی کے معاملے میں بھی دیکھیں تو زندگی ایک سفر ہی ہے جس میں ہمارے آگے مشکلیات یہ آتے ہیں جس میں ہمارے آگے سب کی ہولیات آتے ہیں پر ان مشکلات کو ہم کیسے ہمیں ان کا سامنا کر کے اگے بڑھنا چاہیے وہ چیز ہی ہماری زندگی سفر سکھائیں
بالکل بالکل آج کل لوگ سیاحت کے لیے پہاڑوں جھیلوں اور تاریخی مقامات کا رخ کرتے ہیں قدرتی مناظر ذہنی سکون دیتے ہیں
ذہنی
اور روزمرہ کی مصروف زندگی سے کچھ دیر کی راحت بھی ملتی ہے
ہاں بہت راحت ملتی ہے سکو کون مل جاتا ہے ہمارے خم ہم کو جی جی اسی لیے تو ہم اب اپنی زندگی سے دور ہو کر ان سیاہی مقاموں کو جانا پسند کرتے ہیں جی جی جی بتائیے جی بہت اچھا بہت اچھا لیکن سفر جی جی سفر جی منصوبہ بندی ضروری ہے ہاں وہ بھی ضروری ہے اس بات تو کیا ہی کیا ہے آپ صحی بول رہے ہیں ہاں موسم جی رہائش
اور حفاظت کا خیال رکھا جائے تو سفر زیادہ آرام دہ اور خوشگوار بن جاتا ہے
خوشگوار بن جاتا ہے کیونکہ جب یہ چیزیں یہ چیزیں ہر وقت سفر کے معاملے میں نہیں ہماری زندگی کے معاملے میں بھی ہوتی ہے کیونکہ زندگی کے بارے میں ہم جتنا آرام سے اور سوچ سن کر چلے اتنا ہماری زندگی آرام سے اور بڑھیا سکون سے زندگی ہے ورنہ ان زندگی کے ٹھوکروں پہ کہیں ہمیں یہ ٹھوکر کہیں ویسی جگہ نہ پھینکتے جہاں سے ہمارا واپس آنا مشکل ہو جائے جی جی ایک اور فائدہ یہ ہے
سفر سے مقامی کاروبار اور معیشت کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے جب سیاہ کسی علاقے میں آتے ہیں
جی تو ہوٹل جی ہاں ہوٹل جی بہت ساری ایسی چیزیں جی بہت سی چیزیں ہاں ہاں
مستفیید
جی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں جی جی دیجیے کیونکہ ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں تاکہ کہ یہ ان کو یاد رکھے اور جو یہاں پر سیاح ہے اور جو آئے ہوتے ہیں وہ لطف اندوز ہو سکتے اور یہاں سے جب جائے بہت اچھی یادیں اپنے ساتھ لے جائے تاکہ وہ پھر سے یہاں آئے اور ہمیشہ ہر سیاح سے ہمیں پیسے کمانے کا غرض نہیں ہوتا تو اپ کشمیریت کی اگر بات کریں گے تو ہر سیاح یہاں پیسے کمانے یہاں ہر عام لوگ پیسے کمانے کے کے لیے سیاحوں خدمت نہیں کرتے بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ کہ ہمارے خون میں
جی جی جی اس کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے
جی بولیے کون سی ذمہ داری ج وہاں صفائی کا خیال رکھے جی ہاں بہت ہاں وہ تو وہ تو بہت ہی اہم بات ہے ہاں ہاں یار جی جی کیونکہ ان کی روایات بہت ہی ایک یہ بہت ہی اہم نکتہ آپ نے بتایا اس بات میں کہ جہاں ہم جائیں وہاں کی جگہ وہاں کے ماحول وہاں کے لوگوں کے کی آبرو کی حفظ حفاظت ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ لوگ وہاں رہتے ہیں ان لو ہم یہاں پر کچھ دن یا کچھ مہینے کے لیے وہاں جا رہے ہیں جی ہمیں یہاں سے ہمیں یہاں سے جا کر ان نق نقت نقط اندوزی نہیں کرنی چاہیے ان پر اپنی گمراہی نہیں تھ نی چاہیے انہیں اپنے طریقے سے رہنے دینا چاہیے چاہے آپ کو کسی بھی بڑے شہر بڑے ملک سے آئے ہو اگر وہ کتنے بھی چھوٹے ے شہر چھوے ملک میں ہے لیکن انہیں اپنی زندگی کا طور و طریق پتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی گزار گی ہے
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر صرف امیر لوگ ہی کر سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کم خرچ میں بھی قریبی مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے اہم بات نئی اہم بات نئی جگہوں سے سیکھنے کا جذبہ ہے
ہاں جی آپ نے پہلی جب آپ نے پہلا جملہ یہی بولا تھا کہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسریے جگہ یا ایک چھوٹے چھوٹے یہاں لمبے سفر سفر کا لمبے جگہ جانے کا سفر نام نہیں ہے بلکہ سفر ایک سیکھنے کا نام ہے کہ جس جگہ بھی آپ جائ وہاں سے آپ کیا سیکھ کے آئے جی بہت بڑھیا بہت بڑھیا بتا رہے آپ کیا بتاتے ہیں
سفر انسان کو کوئی نہ کوئی س سبق ضرور دیتا ہے کبھی وہ نئے دوست بناتا ہے کبھی نئی مہارتیں سیکھتا ہے اور کبھی زندگی کو ایک نئے روا روا روابے سے دیکھنا شروع کر
شرو کر دیتا ہے جی جی یہ بہت بڑی بات کہی آپ نے کیونکہ ایک سفر یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں بہت کچھ چیزیں ایسی سکھاتا ہے جو ہم پھر زندگی بھر نہیں بھول سکتے ہمیں کچھ ایسے تجربات دیتا ہے جن تجربات کی وجہ سے جو ہمارے زندگی کے عام معاملے ہے وہ ہمیں گزارنا بہت ہی
بے شک بے شک بے شک جی جی بالکل بالکل بالکل سفر صرف فاصلے طے کرنے کا نام نہیں بلکہ تجربہ یادوں اور علم کا خزانہ حاصل کرنے کا ایک
ہے سفر سورت دریا ہے جی علم کا خزان جیسا ہم نے کہا کہ بہت سفر ہمیں اتنی چیزیں سکھاتا ہے جیسا کہ موب بہت ہی کم ایسی چیزیں ہیں جت جو ہمیں اتنا علم
بات سے اتفاق کرتا ہوں جی بالکل اگر موقع ملے تو ہر شخص کو ذمہ داری اور منصوبہ بندی کے ساتھ سفر ضرور کرنا چاہیے کہ اس سے شخصیت نکھرتی ہے اور زندگی مزید دلچسپ
جی جی جی جی بہت دلچسپی بن جاتی ہے انسان کو انسانیت کا اصلی روپ دکھتا ہے انسان کو لوگوں کا اصلی روپ دکھتا ہے اور انسان کو اپب اپنی غلطیوں پر ہم جب دیکھتا ہے تو اسے نظر پڑتی ہے کہ میں کیا کیا غلطیاں اور کیا کیا اصل چیزیں کر رہا ہوں انسان اپنے خود سے اپنی خ جاند سفر میں ہوتی ہے
جی جی بالکل نئی جگہوں پر جا کر انسان دوسروں کے طرز زندگی کو قریب سے دیکھتا ہے سفر انسان کو مختلف تہذیبوں اور رسم و رواج سے ہ شناس کرتا ہے
ہووشنا وہ اس میں پورا ا جاتا ہے ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا
جی سفر ذہنی دباؤ کم کرنے اور تازگی محسوس کرنے کا بہترین ذریعہ ہے
آپ اگر دیکھیں تو سفر میں انسان کو نہ دنیا کا غم ہوتا ہے اور نہ ہی رشتے داروں کا باقی چیزوں کا کچھ غم ہوتا ہے وہ صرف اپنے لطف اندوز ہونے کے لیے اور مزہ کرتے ہیں سفر میں اور یہی تو کرنا چاہیے کیونکہ سیکھنا